ہم نے تو
اسلام علیکم وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
کیا حال ہے دیدی ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہے گھر سب ٹھیک ہاں گئی آ
ہاں وہ گئی میں نے اس کو بابا کو بولا تھا آج آؤ ادھر ہی اس دن نہیں مانا بولا کل آج نہیں آؤں گا
اچھا اچھی ہو
برسوں ہی تھا آج کیسے آ یۓ نہیں کیا کیا بول چے جاؤ
اچھا جٹ
اور آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ سبھی ٹھیک ہوں
آپ کی آواز بہت کم آ ر رہی ہے
آپ سبھی ٹھیک ہو
ہم سب ٹھیک ہے آپ سب ٹھیک ہو
ہاں ہاں گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے بس بیٹھے ہیں ریسٹ کر رہے
لائے نہ ماما کے ابھی
ہاں لائے اسے ہوتا ہاں یہی سے لائے ہے
کیا لایا
سوٹولائی
ہاں پاکستانی انڈین کیا لا ۓ
انڈیاین ہی لائے لیکن سلک میں لائے
ممی بھی بول رہی تھی میں سلک بنارس لاؤں گی بولا بولا شاید یا اکتوبر میں ہو سہی تھوڑا موسم سن تو نہیں ر ہتا ہے
ہاں ہاں ہاں
میں نے بولا ہ میں اس کو بول رہی ہوں یہ سلک میں لاؤ تو یہ والا اس کو فرن ٹائپ بنا اور وہ فرن کھا گیا
ہاں وہ ہما کو ہے وہ
اس کو بھی ہے اس کو وہ فراک ٹائپ ہے
ہاں
اور رے میں فرن ٹائپ بناؤں گی لوز لوز اور تلا لگاؤ گی اس کو
ونا
آاں
فیبرک ایک ہی ہوگا
آل ٹائم ہے نا
ہاں ہاں وہ بات تو ہے وہ آل ٹائم
ا
اور باقی ٹھیک ہو
بالکل ٹھیک آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا یہ گیا تھا ماما کے گھر صوفیہ کے ساتھ
کہاں
ہاں کل ہی جتنے ہاں وہ آ گیا ابھی نے اس کو جلی ولی وغیرہ لائی ہے اب میں سوچتی ہوں کہ میں
گۓ ہے
اور کیا
بازار گئے بچے تو وہاں سے جنک فوڈ ضروری ان کو دینا ہے
اور سناؤ
بس ٹھیک
آپ کی سسٹر نے کی تیاری جانے کی
ہاں
کل جانا ہے نا شاید اس کو
کل جانا ہے اس کو کل شام کو دی ہاں
اچھا پھر کیا اپنی شیزو کے ساتھ کوئی کال
ہاں میں نےکی
مجھے بتاؤ دیکھو شاید شایرہ کو بھی ٹاسکس آئی ہے مجھے کیوں نہیں آ رہے اس نمبر
کیسے
مطلب کیسے آپ نے دیکھا اس کو ٹاسکس آرہے تھے
میں میں اس نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا مجھ میں پورا شور نہیں ہوں میں آپ کو بھیجوں کو اتا ہے نہ فون افرینڈ
ھممم ہاں
مجھے کیوں نہیں آ رہی ہے اس نمبر پہ ٹاسک
پتا نہیں
مجھے مجھے لگتا ہے مجھے اک ایک دو کالس کے بعد ریسیونگ بند ہو جائے گی
کیوں
ریسیو کتنے ہو سکتے ہیں
ون ایٹی ون ایٹی ٹائم ہاں
وہ ہو گئی نا ایٹین کالس
ہاں
اتنا میں نے مجھ وہی نا میں بول رہی ہوں میں نہیں لے پاؤں گی پھر زیادہ کال اس سے
مجھے پتا نہیں اس نمبر پلیز اس کو دے بولو نا سر کو
کیا بولو
اس کو کیوں نہیں ٹاسکس آ رہی ہے اس نے کیا بولا
اس نے بولا خود آئیں گے جیسے پرسوں آ رہے تھے آپ کو ایک کو تو آئی نا اس کو کیے کمپلیٹ
یہی ہے نا وہ نہیں میں نے یہاں سے کہاں کی تین ہو گئی آج ویسٹ کل کی ایک شیزان میں بھی چار ہو گئی مجھے ویسٹ اس میں دو میں نے اس کے ساتھ بسما کے ساتھ کل کی تھی میں نے دو آج کی ہے میں نے ایک اس کے ساتھ
وہ میں کراؤ نا ختم ایسی کیا رکھ ایسی کیوں رکھ رہی ہو
ایسے کہا ابھی میں ادھر ادھر ادھر ادھر آپ سے آج دو کالز لی ریسیو کی اور شیزاں سے شاید ایک کال دی
ا میں نے اسے بولا تھا میں کروں گی بولا میں دیدا کے ساتھ کروں گی پھر پتا نہیں کیوں نہیں کیا آ کے ساتھ وہ مجھے بول رہی تھی پھر سے میری کال ریسیو کرنا میں نے بولا ٹھیک ہاں
ہاں اس کے بعد کر لینا میں نہاؤں گی اس کے بعد جے گرمی لگ رہی ہے
اچھا اچھا جی
اور آج کیا پکایا آپ لوگوں نے
آج ہم نے کچھ خاص نہیں پک ٹماٹر اور بینگن میں نے بولا نا
اچھا اچھا شبح کو تو گھر جانا تھا اس کے لیے اب اچھا خاصا کچھ پکانا تھا جیسے کشمیریوں کو ہے نا یہی کھانے کی پڑی ہوتی ہے
ہاں مجھے نہیں یہ اور کیا؟ پاپا کو نہ گاڑی کی پاپا کو گاڑی دیکھنی ہے
کون سی گاڑی
پاپا کو میں یہی سے دیکھتی ہوں نا اور سناؤ پاپا کی گاڑی دیکھے پاپا کو آنا ہوتا ہے نا گھر شوبو پا کو فون کری بک چوپ میں گاڑی میں بزی ہوں بھابھی میں نے اس سے بولا الاہی بگ چوک میں یہ کتنا شور
اچھا ٹھیک وہ چلو والی گاڑی دیکھتی ہو وہ بچارے کو کہاں چھوڑتی ہے پھر
بس یہ وہ برابر چھوڑتی ہے جہانگیر چوک میں پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہوتا ہے اسی ٹائم پہ اتنی ساری باتیں
اور
بس ٹھیک اور سناؤ
چائے پی
ہاں جائے
ہاں
نام تس پ ہاں ہاں بس ٹھیک
ذرا آپ دھیان میری طرف رکھو بس ٹھیک ہاں ٹھیک
چائے پی چائے میں نے پی آپ بس ابھی کچھ خاص نہیں چل رہا ہے ماں بہن اب اس کو کال کر رہی ہے
ا
اس نے بھی دیکھو اس بھیگر چھوڑا مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے انہیں ہوا تو ہوا کیا اس نے بھی دیکھو نا کان کے بجائے اس نے لاؤڈ اسپیکر چھوڑا
اس کو اب گھیر جانا ہوگا نا اس کو وہی ہکال دی ہوگی
نہیں
دماغ سٹیا گیا ہوگا
ہاں سچ میں ہ اور سناؤ دادو کہاں ہیں دادو کی بات ہی نہیں ہے آپ کے گھر میں وہ ہوتے کہاں ہیں دادو دادو
دادو چائے پی رہا بچارا اندر سو گیا
اس ٹائم
آں
اس ٹائم سو گیا
مطلب لیٹ گیا تھک تھکتا ہے نا انسان یہاں چھوٹا نہیں کھڑا رہت پاتا آج بہت کڑی گرمی تھی
بہت زیادہ ایک نیوز میں نے ایک نیوز میں میں نے پڑھا کہ ہیٹ ویو ہے تین دن
ہاں ہاں میں نے بھی پڑھا مجھے پاپا نے بھیجا تھا نہیی کو میں نے آئے رو جان کو بال چھوٹے کہ گرمی ہے نا
ہاں کیوں وہاں نہیں جا پاتتی ہو نائ کی دکان پہ
اب ایسے کہاں جا پاتی وہ تنگ کر لیتی ہے پھر
تو ماموں کے ساتھ بھیجنا تھا
وہ نہیں وہ تھوڑی ہی جائے گی ماموں کے ساتھ
اذہان تو جاتا ہے ماموں کے ساتھ
یہ تو اظہان تو سب کو جاتا ہے میری بیٹی تھوڑی ساب کو جاتی ہے وہ ہے نا یہ چوزی چوزی
جاتا ہے اپنوں کے ساتھ جاتا ہے سب کے ساتھ نہیں جاتا ہے
بھائی میری بیٹی نہیں جائے گی ماموں کے ساتھ جائے گی جاتی ہے اسکوٹی پہ جاتی ہے پا پا کے ساتھ گھومنے ماموں کے سمے مگر یہ نائ کے پاس اس کو بہت تنگ کر لیتی
ہاں نہیں ایذان محمد ایذان تو آب ہم ایزان ہمارے گھر میں سب کے ساتھ جائے گا باقی یہ کسی اور کے ساتھ نہیں جائے گا اور گھر پر بس ماموں تھے نا یہاں ماموں
وہ اب اب جاتی اس باری میں آئی نا اب آب جاتی ہے پاپا کے ساتھ س کپوٹی پہ عرفان کے ساتھ
کیونکہ بہت ٹائم ہوا نا آپ کو وہاں اس لیے
ہاں مماں کے ساتھ بھی تھوڑا کھیلتی ہے
ہاں آپ کیا کہہ رہے تھوڑا آپ کو اگر اس میں مطلب یہ اتنے اس ٹائم میں اسی پہ دھیان دینا تھا مطلب ساب گھر والے تھے اس کے ساتھ کھیلتے بات کرتے
اسی پہ تو دھیان ہے میرا میرا بیٹا اسی پہ دھیان ہے مجھے ابھی
اچھا ٹھیک
آپ کو نہیں پتا میں کیسے کڑی دوں میں سمر ویکیشن میں بھی اس کو اسکول بھیجنے جاتی ہوں تو اللہ کی قسم مجھے وہاں سے آ کے اتنی بری حالت ہوتی پھر بچاری میری ماں کچھ ٹائم سے مجھے میں لپٹن ٹی وی وغیرہ وہ مجھے پھر رکھتی ہے وہ کرتی رہ کتییرا بابری بول گلاس بولتی ایٹ لیسٹ یہ تو پیے اس سے ہائڈ نیوٹریشن ملے گا
ہاں اور کیا ماں تو ماں ہوتی ہے نا اسی طرح سے اس طرح آپ اپنے بچے کی ماں ہو گو تو اسی طرح یہ آپ کی ماں ماں ہے اس کو تو آپ کو ایک کی فکر ہے اس کو دو کی فکر ہے
ہاں
بات تو یہ ہی ہیں نا
ماں تو ماں ہوتی ہے
ہاں
باقی سب لوگ ٹھیک
ہاں میں ٹھیک ہوں اچھے سے آپ سب ٹھیک ہوں
بس اب آپ کو کل سے اذہان کی یاد آئے گی
ہاں اور کیا کوئی بات نہیں یہ تو آتا رہتا ہے ناں ماموں کے ساتھ
اللہ اس کو وہی پہ یہ کریں
ہاں باجی
چلو اللہ حافظ دیدی
چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ